وعلیکم جی جی آپ کیسے ہو ٹھیک ہو گھر میں سب
الحمد اللہ الحمد اللہ سب ٹھیک ہاں شکر آپ سنائیے ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک کیسا موسم ہے وہاں
وہ گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی ہے آپ سنائیے کیسا موسم ہے
بہت گرمی لیکن شکر ہے کہ آج ہمیں لائٹ نہیں لی آج ہے لائٹ ورنہ ہمیں آٹھ بجے جاتی
ہمم ہم کو لائٹ جاتی ہے پندرہ پندرہ منٹ دن میں تین بار ہم کو لائٹ ہوتی ہے ہم کو پرابلم نہیں ہے
ا دٹس گود نہ انگلش نہیں کرنا ہے خالی اردو کرنا ہے اور سانئ یہت کت کت آ نا وس
گرمی بہت زیادہ ہے اور
ہاں ہم ہم کہتے ہیں ت قتل سائڈ سے
آپ کی فیملی میں کون کون ہے
فیملی میں ہے میں ہوں ساسوما ہیں بچے ہیں بس دو بچے چھوٹے ہیں
وہ کیا کرتے ہیں کس کلاس میں پڑھتی ہیں
وہ ایک تو پڑھتا ہے ایس یو کے جی ایک پڑھتا ہے سیکنڈ کلاس میں
آپ خود کیا کرتی ہیں
میں بےیکار بیٹھی ہوں گھر میں ہاؤس وائف ہوں
اچھا آپ کچھ آپ کو جاب واب نہیں کرتی
نہیں نہیں جاب آپ نہیں کرتی کہاں ہیں وہ جاب
ہاں جابس تو ہے ہی نہیں آج تو سب بےیکار پڑھے لکھے گھروں میں بیٹھے ہیں بچارے
ہاں ڈگریاں کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں بے روزگاری ہے
بے روزگاری بہت زیادہ ہے ہم لوگ تو ہے
پکنک جانا تھا کہیں کہیں پہلگام وہلگام جاتے
وہ جاتے ہے آپ آپ کیو نہیں گئی
کوئی لینے والا ہی نہیں ہے
ہسبینڈ کو آپ کے کیا کرتے ہیں
وہ کرتے ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو ایم آر ہے
تو ان سے کہیں وہ لے جائیں گے
اور اس کو بھی فرصت ہی نہیں ہے ا کا پریشر بہت ہے کام کا چھٹی ہی نہیں ہوتی ہے
تو ایک دن سنڈے کو بھی چھٹی نہیں ہوتی
سنڈے کے دن اس کو ہوتا ہے نا پھر گھر کا کام ریسٹ کچھ آپ پتہ نہیں اب سوچا تھا آپ ہی سے کہوں گی پھر جائیں گی پہلگامؤ
میں نہیں جا سکتی آپ کو جانا ہو تو آپ شوق سے جائے گی
نہیں میں نے سوچا آپ کہ اب آؤگی تم آزہ آئے گا
نہیں میں نہیں بول سکتی آپ کو جانا ہو تو آپ شوق سے جائیے
شادی متے وہاں سے کسی کی ہمیں یہاں سے کسی کی شادی میں
ہم کو بھی ایک ہی ہے میرے دیور کی بیٹی کی اس کو اکتوبر میں ہے
نہیں مجھے ہیں ساسو ماں کی نند کی بیٹی کی اس کو ابھی سپتمبر میں ہے
اس کو اس میں ہے اکتوبر میں دو تین اکتوبر شاید ما پتا نہیں شاید اکتوبر میں ہی ہے بر مے ہے
اور سنا ہی کچھ
بسے بائی میکا کہا ہی آپ کا
مائکا ہی میرا ناؤ شخت
وہاں پہ کون کون ہے
وہاں پہ ہماری ماشاء اللہ بڑی فیملی ہے سات بہنیں ہیں
اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ا ماں باپ ہے سب کی شادی ہوئی ہے
وہ اچھی بات ہے وہ اچھی بات ہے
ہ
او ر یا اللہ رحم
گھر میں خود ہی کھانا وانا پکایا
ہاں کھانا پکایا ہم نے آپ نے پکایا سبزی کیا بنائی
کیا بولوں میں آپ کو آج ہم نے آج ہم نے آلو اس کو کیا کہتے ہیں پیاز اور اس کو کیا بولتے ہیں پتا نہیں وہ حاض ساگ جیسا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ساگ سمجھو ساگ ہے ایک قسم کا ساگ ہی ہے وہی تینو ایک ہی ساتھ ہاں ہاں ہاں کیا بولوں مجھے میری ساس ماں کی مرضی اس نے یہی پکایا
ہ ہم نے پکایا آج ہم نے کیا پکایا مجھے یاد ٹماٹر ہاں ہم نے ٹماٹر پکائی
ہمیں کال تھے ٹماٹر کو شملہ میں
نہیں کھا لی ٹماٹر ہونے سبز مرچ پکائی شملہ مرچ سے سبز مرچ
ہوں ہوں او کیا بتاؤں مجھے ابھی پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے
ہے ہے ہے میں بھی بولتی ہوں کہئی بھی کئی
اتنی فرصت کہاں ہے
ہ اور کیا باتیں کرے اور کیا باتیں کہے
کیا کہوں میں اب وہ ہے نا وہ گگ ناتھ مندر وہی اسی سائڈ سے ہاں ہاں اسی سائڈ سے ہم رہتے ہیں
وہاں اور کیا ہے اور کیا فیملی ہے وہاں آپ کی
کہاں
سسرال میں سسرال میں
سسرال میں بس ایک ہی بھائی یہی حال ساسو ماں ہے بس نہیں نہیں کوئی نہیں اس کی دہانت ہو گزر گیا ہے بہت پہلے میری ساس میں مجھے ایسے دیکھ رہی ہے کہ وہ مجھ ے
ہی ہی ہی کیوں
کہتی ہے ہوگی کہ کیا کس پہ بات کر رہی نیچر تو ہے وہی خالی کوئی جوس ہے باقی کچھ نہیں اس کو یہ سب کچھ رکھتی ڈمپ بس جیسے اس کو مرنے کے بھا جیسے اس کو وہاں لیتا ہے ساتھ ہاں بالکل بالکل اس کو یہی پرابلم ہے ادر وائز باقی کچھ نہیں ہے ایسا
تو اس کو بولو کرو ساتھ لے جاؤ گی کچھ
وہی وہی سمجھ میں نہیں آئے کرو کھاؤ پیو کرو ایش کیا پتا کل ہو نہ ہو کیا بتاؤں اس کو اس کو میرا بیٹا کہہ رہا تھا مجھے دو دس روپے اب صبح ان کے بابا نے نہیں اس کو کام تھا کہیں آج تو وہ نکلے یہ کہہ گی اس کو آپ بابا نے ان کو دیے تھے پچاس پچاس روپے مستطب وال ان کو بولا کہ ان کو اس کو کیسا لانا آج ہے آج کے لیے ٹوینٹی کیلکلیٹ ٹوونٹی ٹو کوئی کہہ رہی ہز ہے اور کچھب بن گ اب یہ گیا ہوٹیل نے میرا بیٹا بولا اس کو ممی نے اسسی نے نا میری سان سمانے بولا کہ جاوہوٹل آپ یہ لانا پندترہ کی لانا پانچ لانا واپس لیکن یہ پانچ مجھے واپس دینا یہ جیسے پانچ کاقوق تھے آپ بھیا بی اب چا وہ چھوٹا ہی ہے سیکنڈ کا بچ وہ کہہ رہا ہے یہی میرگا ہے یہ مجھے ہوا ہے اب وہ پچاس روپے اس نے یا ممی کے پاس ہی رکھے تھے تو یہ کہہ رہی ہے اس کو میں اپر نہیں دوں گی اگر آپ مجھے پہنچنے دو
اللہ رحم اللہ رحم چھوٹے بچے کے ساتھ
کیا بتا ؤ میں آپ کو کیسے داماد پھر اس بیچاری نے بولا مجھے پچاس ہی چاہیے یہ
دوپر پہنچ روپے
ہاں جگہ بو دیکھو کیا ہوا ٹائم ابھی تھوڑا ہی ہے اب تھ ابھی دو ہی دو
دو منٹ
ھمم ہاں تو کیا بتا ہوں میں وہ بول رہی آ میں نے اس کو بولا کہ دے دو یہ ففت میرے پاس تو میں آپ کو کہ کال دوں گی ان کو میں انہوں نے ہی لایا تھا آج جن کا کوٹا کیا تو آپ کہہ رہیے اس کو وہ کدھر رکھے وہ پچاس اب اس نے کہا کہ ماما کے پاس مانگو نا اسی سے اسی میں سے لوٹ ٹائم کو کہ یہ کیا لانا ہے تو خود کے نہیں لیے ادروائز ماشاء اللہ اس کا بیٹا یہ نہیں ہے کہ کچھ دیتا نہیں ہے اس کو مجھے نہیں پتاہ ہے کتنا آٹھ دیتا ہے دس دیتا ہے پر منتھ اسکول لانا ہوتا ہوتا ہے دودھ اور روٹی
بس
وہ نه کچھ نہیں ہے پتہ ہے کیا کتنے کے اگر کتنا ہو جائے گا مہینے کا اگر دودھ ہم لا تے ہیں آپ دودھ میں چڑھا نا پتا نہیں آپ دودھ فورٹی فائیو کے ٹو ٹوینٹی پہ دو کلو نہیں تین کلو دو دن کے لیے
اچھا دو دن کے لیے یہ تین
ھمم ہاں نہیں چار پچاس پچپن پچپن ہے نا ایک کلو ہے اب ہاں دو سو بی ہاں دو سو بیس پچپن ہے کلو ہےنا دو سو بیس میں چار کیلو
ہاں
ہاں وہی کیا مجھے کہنا تھا میں بھول گئی
دو سو بیس کا ہوا دو دو دن کے لیے
ٹو انٹو ہوئے تیس ہوئے چھ چھ
دو ہز دو سو ہوئے دو سو کا روز لاتی ہے کہ ایک سو دس کا لاتی ہے روز
ایک سو دس کا گو ففٹین پندرہ دوسو ہاں چلو چلو رکھیں گے ہم چلو ہم رکھیں گےپچیاتر ٹھیک اس سالن آلو لاتی ہے اور کیالاتی ہے پیاز لاتی ہے
پھر آپکو پچاس پچاس کا ہو گیا وہ پندرہ سو
چلو وہ بھی رکھیں گے تین کا دو دو دو ہزار تین ہزار اس کو بچتے ہوں گے وہ مجھے نہیں پتہ ہے آٹھ دیتا ہے دس دیتا ہے میں نہیں پوچھتی ہوں تو وہ بھی کہے گا بھی نہیں وہ تک آپ کو کیا کلا ہے اچھا دے دو آپ مجھے نہیں کوئی آبجیکشن نہیں آپ کو آپ کی ماں ہے چلو بیٹھو خدا کے حوالے بیٹھو خدا کے اللہ حافظ
فرییا فون فرییا